کیا فرق پڑے لوگ نہ پڑتے ہیلو
ہیلو السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام بس سب خیریت ہے
ہاں آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہوتا ہے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب اس کا استعمال کرتے ہیں تمہارے خیال میں موبائل فون زیادہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ
میرے خیال میں تو موبائل فون دونوں چیزیں رکھتا ہے اگر انسان اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر حد سے زیادہ استعمال کرے یا غلط مقصد مقصد کے لیے کرے تو یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے
ہاں یہ تو ایک دم صحیح فرمایا آپ نے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے رشتتے داروں سے یا دوستوں سے فورن بات کر سکتے ہیں پہلے ایک خط کو پہنچانے میں دن لگتے تھے لیکن اب صرف کچھ سیکنڈس لگتے ہیں
ہاں اور صرف کال ہی نہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی فیملی ممبر دور ملک میں رہتا ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اس سے دوریاں بھی کم محسوس ہوتی ہے
ہاں موبائل فون تعلیم میں بھی بہت مدد کرتا ہے ودیارتھی آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں نوٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھتے اور ریسرچ بھی کرتے ہیں
بالکل بالکل اگر کسی اسٹوڈینٹ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہ آئے تو وہ موبائل کے ذریعے اس ٹاپک کی ویڈیو دیکھ کر آسانی سے سیکھ سکتا ہے اس سے سیلف اسٹڈی بھی بہتر ہوتی ہے
ایک دم صحیح کہا آپ نے موبائل فون کی وجہ سے آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس بھی بہت آسان ہو گئے ہیں گھر بیٹھے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بلس بھی جمع کر سکتے ہیں
ہاں اور شاپنگ بھی آن لائن ہو جاتی ہے گھر سے باہر نکل کے گھر سے باہر نکلے بغیر ضروری چیزیں آرڈر کی جا سکتی ہے اس سے وقت اور محنت دونوں بچ
ہاں لیکن ہر چیز کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں آج آج کل لوگ موبائل پر اتنا وقت گزارتے ہیں کہ اپنے فیملی کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے
یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کبھی کبھی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے موبائل میں بزی رہتے ہیں اس سے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہے
ایک دم صحیح کہا آپ نے بہت سے اسٹوڈینٹس بھی موبائل کی وجہ سے پڑھائی پر توجو نہیں د پاتے گیمس اور سوشل میڈیا ان کا بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں
صرف اسٹوڈینٹس ہی نہیں بڑے لوگ بھی سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں کبھی ریلس دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بے وجہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں
ہاں اس کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے زیادہ دیر تک اسکرین دیکھ نے سے آنکھوں میں درد گردن میں تکلیف اور نیند کی پرابلم ہو سکتی ہے
ج ہاں ہاں ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے ورنہ نیند اچھی نہیں آتی ہے اور اگلے دن تھکان محسوس ہوتی ہے
ایک اور نقصان یہ ہے کہ موبائل کی عادت لگ سکتی ہے اگر کسی کا فون کچھ دیر کے لیے بند کر دیا جائے تو وہ بے چین سا ہو جاتا ہے
اس لیے ضروری ہے کہ موبائل کو اپنی زندگی کا ہیلپر بنایا جائے ماسٹر نہیں موبائل ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے ہم موبائل کے کنٹرول میں نہیں
یہ بات ایک دم صحیح کہا آپ نے ایمرجنسی کے وقت موبائل بہت کام آتا ہے ایمبولینس پولیس یا فیملی کو فورن کال بھی کیا جا سکتا ہے
بالکل جی پی ایس کی مدد سے راستہ بھی ڈھونڈنا بہت آسان ہو گیا ہے اگر کسی نئے شہر میں جانا ہو تو موبائل بہت مدد کرتا ہے جی
ہاں لیکن موبائل پر فیک نیوز اور افواہیں بھی بہت پھیلتی ہے لوگ بنا تصدیق کیے ہر میسج فارورڈ کر دیتے ہیں
ہاں اسی لیے ہمیں ہر خبر کو ویریفائی کرنا چاہیے ہر چیز کو موبائل پر لکھی ہو ضروری نہیں وہ سچ ہو
ہاں موبائل کا کیمرہ بھی بہت فائدے مند ہے ہم یادگار لمحوں کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر سکتے ہیں
ہاں لیکن کچھ کیمرا کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں کسی کی اجازت کے بغیر فوٹو یا ویڈیو بنانا بالکل غلط بات ہے
ہاں میں آپ کی وات سے ایک دم سہمت ہوں آپ کا خیال میں بچوں کو موبائل فون دینا چاہیے یا نہیں
میرے خیال میں دینا چاہیے لیکن صرف ضرورت کے مطابق اور پیرنٹس کی نگرانی میں بچوں کو اسکرین ٹائم بھی لمیٹیڈ ہونا چاہیے
یہ بات بہت ضروری ہے اگر بچپن سے ہی موبائل کی عادت لگ جائے تو پڑھائی اور صحت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں
ہاں اس لیے تو پیرنٹس کو اپنی مثال پیش کرنی چاہیے اگر وہ خود ہر وقت موبائل میں بزی رہیں گے تو بچے بھی وہی عادت سیکھیں گے نا
ہاں مطلب نتیجہ یہ نکلے کہ موبائل فون ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کا استعمال سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیئے
بالکل ایک دم صحیح کہا موبائلک ٹول ہے اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور نقصان بھی سب کچھ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے
ہاں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ پہلے لوگ شام کو گھر کے باہر بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے لیکن اب اکثر ہر کسی کی نظر موبائل کی اسکرین پر ہی ہوتی ہے
بالکل پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے اب اکثر ہر ہر شخص اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے اس وجہ سے فیس ٹو فیس بات چیت کم ہو گئی ہے
مجھے لگتا ہے کہ موبائل نے کمیونیکیشن کو آسان ضرور بناائے لیکن اصل ملطن کی اہمیت بھی کچھ کم کر دی ہے
ہاں اور جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو بھی کئی لوگ بات کرتے کرتے موبائل چیک کرنے لگ جاتے ہیں اس سے سامنے والے کو برا لگ سکتا ہے
ہاں اور آفس اور بزنس کے لیے موبائل بہت ضروری بن گیا ہے ای میلس میٹنگ اور ڈاکومینٹ سب فون پہ ہینڈل ہو جاتے ہیں
بالکل اگر کسی کو ایمرجنسی میں آفس کا کام کرنا ہو تو موبائل بہت مدد کرتا ہے اس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ سکتی ہے
لیکن کبھی کبھی آفس کا کام گھر تک آ جاتا ہے اور انسان کو آرام کا وقت بھی نہیں ملتا
ہاں یہ بھی ایک نقصان ہے ہر وقت آن لائن رہنے کی وجہ سے لوگ مینٹلی تھک جاتے ہیں
آج کل موبائل سے آن لائن کورسز بھی کیے جا سکتے کسی بھی اسکل کو سیکھنا پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے
بالکل لینگویج لرننگ گرافک ڈیزائنگ کوڈنگ یا کوکنگ سب کچھ موبائل سے سیکھا جا سکتا ہے
ہاں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی موبائل کا کوئی مقابلہ نہیں میوزک موویز اور گیمس سب ایک ہی ڈیوائس میں مل جاتے ہیں
ہاں لیکن انٹرٹینمنٹ ضروری ہے مگر حد سے زیادہ نہیں اگر کوئی پورا دن گیمز یا ویڈیوز دیکھتا رہے تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت بھی موبائل دیکھتے رہتے ہیں
ہاں اس سے نہ صرف فیملی فیملی کی کنورزیشن کم ہوتی ہے بلکہ ہیلتھ پر بھی اثر پڑتا ہے کھانا آرام سے اور توجہ کے ساتھ کھانا چاہیے
موبائل کی وجہ سے فوٹو گرافی کا شوق بھی بہت بڑھ گیا ہے
ہاں لوگ اپنی یادوں کو پکچر اور ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے
ہاں لیکن کچھ لوگ ہر جگہ صرف سیلفی لینے میں بزی رہتے ہیں اور اصل لمبوں کو انجوائے ہی نہیں کرتے
بالکل کبھی کبھی یادیں دل میں زیادہ خوبصورت رہتی ہے ب نسبت ہر لمحے کو کیمرا میں قید کرنے کے
موبائل کے ذریعے ہم ویدر اپڈیٹس اور ٹرافک انفارمیشن بھی فورین دیکھ سکتے ہیں
ہاں اس سے سفر کی پلاننگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور وقت بھی بچ جاتا ہے
اور موبائل کا ایک اور فائدہ ہے کہ ہم موبائل میں ڈکشنریز اور ٹرانسلیٹرس بھی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں
بالکل اگر کوئی نیا لفظ سمجھنا ہو یا دوسری زبان کا مطلب دیکھنا ہو تو موبائل فورا مدد کرتا ہے
ہاں لیکن انٹرنیٹ پر ہر انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی
اسی لیے تو ہمیں ریلائبل سورسز پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر بات کو سچ نہیں مان لینا چاہیے
سائبر کرائم بھی موبائل کے ذریعے ہی بڑھتا جا رہا ہے
ہاں جیسے کہ فیک کالز فشنگ لنکس اور آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے
ہاں پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے اور ان لنکس پر کلک بھی نہیں کرنا چاہ
بالکل پرائیویسی کی حفاظت بہت ضروری ہے
ہاں تم موبائل کو کتنی دیر استعمال کرتی ہو غوو
میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ضرورت کے مطابق استعمال کروں اگر زیادہ دیر موبائل یوز کروں تو تھوڑی دیر کے لیے بریک ضرور لیتی ہوں
بہت خوب آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موبائل فون ایک بہت قیمتی انوینشن ہے مگر اس کا صحیح اور ذمہ دار اس سمجی اصل کامیابی ہے
بالکل اگر ہم اس بات کو دھیان رکھیں تو موبائل فون ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا ورنہ یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے
ضرور چلو پھر ہم کسی اور موضوع پہ آگے بات کریں گے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لگا چلیے خدافظ
اللہ حافظ